السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی بھائی جان میں ویڈیو شکر اللہ تعالی کا اپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اور آپ کے گھر پہ آپ کے والد صاحب امی جان بھائی بہن سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان تو میں میں نے ابھی ہی چائے ہی پی تو میں سوچ رہا تھا آپ سے کچھ بات کر ل اس جان
جی بھائی جان جی بھائی جان میں بھی سوچ رہا تھا مطلب کچھ ہالیڈیز کی پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے آپ سے کچھ مطلب انفارمیشن حاصل کی جائے آپ کو کچھ یہاں سے بتایا جائے
بھائی جان تو بھائی جان میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان کی اپ اپنی روز کی زندگی میں کام تعلیم اور ذمہ داریوں میں مصروف رہتا ہے روز روز ایک ہی روٹین کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے اس لیے ہالیڈیز بہت ہی ضروری ہوتا ہے ایک انسان کے لیے مطلب کہ چھٹی چھٹیاں صرف آرام کے لیے نہیں ہوتیں میرے بھائی بلکہ یہ ہماری صحت ذہنی سکون اور خوشی کے لیے بھی بہت اہم ہوتی ہے ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ ان ایک انسان جب پچیس سال اب جہ سے پڑھائی کی ایک نوجوان اپنی پڑھائی کی وجہ سے پورے سال ڈسپلین میں رہتے تو اس کو کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ انجوائے کر سکے تفریح کر سکے گھومے پھرے ریلیکس انجوائے فیل کر سکے ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کہ کا کام جو اس کا ٹینشن ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے وہ بھی ریلیز ہوتا ہے اور اس کا دماغ تیز ہوتا ہے پھر سے ریفریش ہوتا ہے اس کا دماغ ہے نا تو اسٹوڈنٹس کے کے لیے بھی ہالیڈیز ایک بہترین موقع ہوتا ہے اس دوران وہ اپنی بہ پڑھائی کو دوبارہ جائزہ لے سکتے ہیں کم مطلب کہ کمزور مضامین پر محنت کر سکتے ہیں اور نئے ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی چھٹیاں صرف موبائل چلانے یا ٹی وی دیکھنے میں گزار دیتے تو یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے تو اب میں بائی جانس آپ سے بھی کچھ سننا چاہوں
جی ب چھٹیوں کا مطلب اصلی مقصد اور اہمیت الگ مطلب چھٹی ہماری مطلب روزمرہ کی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے یہ سکول مشہور دفتر کی میں کام کرنے والے لوگوں دونوں کے لیے ضروری ہے چھٹیوں کا مھنی اور جسمانی طاقت اور تھکن کو مطلب دور کرنا ہے ہر سال مختلف کی چھٹیاں ملتی ہیں جیسے گرمیوں کی چھٹیاں سردیوں کی چھٹیاں یا بہت سارے نیشنل ہالیڈیز ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے تاکہ انسان مطلب بہتر بنے مطلب اپنی صحت سدھارے اپنا آپ سدھارے مطلب بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہمیں اپنے بورنگ روٹین سے نکال کر کچھ نیا اور دلچسپ کرنے کا موقع دیتے ہیں ہال اگر دیکھیں تو جسمانی اور ذہنی فائدے بھی ہیں اس کے چھٹیوں کے دوران دماغ کا سکون ملتا ہے اور سٹرس ذہنی دباؤ دور ہو جاتا ہے روز روز صبحات اٹھنے اور باگ دوڑ کرنے سے نجات ملتی ہے اس دوران لوگ پوری کر سکتے ہیں جو صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے چھٹیوں میں کھیل کود اور فزیکل ایکٹیویٹیز کے لئے وقت ملتا ہے ہماری کریٹیوٹیز کو ہم کہتے ہیں تخلیقی صلاحیت وہ اور سوچنے کی طاقت کو دوبارہ تازہ کرتا ہے
جنت اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں ہالیڈیز مطلب کہ ایک اور مطل کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے تو کام کام کے دنوں پہ پڑھائی کے دنوں پہ ہم اتنا موقع نہیں پا سکتے ہیں لیکن چھٹیوں میں بہت بہت اچھا موقع ملتا ہے تو آج کل ہر شخص اپنے کام میں مصروف رہتا ہے چھٹیوں میں سب ایک ساتھ بیٹھتی ہیں بیٹھ ملے کی باتیں کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریبات تو اس سے دوریا بھی کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے تو اس سے محبت اور اپناپن بہتر لگتا ہے نا تو بہت سی لوگ ہالیڈیز میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں وہ نئے شہر دیکھ ہیں خوبصورت جگہوں کی سیر کر اور مختلف لوگوں سے ملتے ہیں سفر سے انسان کا تجربہ بڑھتا ہے اور اسے نئی چیزیں سیکھنے کا موقع موقع ملتا ہے ہم اپنی ملک کی طرح مطلب کہ ملک کی طرح ثقافت اور قدرتی حسن کو بھی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں نا
جی بھائی جان آپ نے بہت صحیح کہا اگر ہم دیکھیں تو جو ہالیڈیز ہے وہ مطلب پریوار اور دوستوں کے ساتھ وقت تو اس سے ملتا ہے لیکن اس کے اگر ہم سیر و تفریح میں بھی لگائے کہیں دور جائے کہیں گھومنے جائے رشتے داروں کے پاس جائے یا اور ساری جگہ ٹریول کرے ایکسپ فلور کرے اس سے انسان کا صحت بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہالیڈیز میں انسان نئی نئی ہبیز دیکھ سکتا ہے یا اپنی محنت اگر کوئی سی مطلب کر ہے تو وہ ساری محنت اسی چیز میں لگا سکتا ہے مطلب نئی نئی چیزیںتا ہیں فار ایگزامپل کوئی پینٹنگ کرنا چاہتا ہے کوئی میوزک میں جات ہے ڈانسنگ میں جاتا ہے تو آپ اچھا وقت ان چیز کو دیکھ سکتے ہیں نئی ہو ہبیز بنا سکتے چھٹیوں کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے مطلب کچھ ایسے لوگ ہی بھی ہیں چھٹیوں کو ایسے ہی مطلب ضائع کرتے رہتے ہیں بس دن بھر گھر میں بیٹھ رہتے ہیں موبائل فون پر سکرولنگ کرتے رہتے ہیں ٹائم ضع کرتے ہیں انسان کو چاہیے کہ جو مطلب جو یہ چھٹیاں ہیں ان میں اپنی فزیکل ایکٹیوٹیز کرے اپنے صحت کو ٹھیک کرے کوئی نئی نئی ہابی سیکھے کچھ نئی نئی چیز سیکھے پریوار کے ساتھ مطلب وقت گزارے رشتے داروں کے یہاں جائے ان کے ساتھ وقت گزار اور بھی بہت کرے یہ مطلب بہتر ہوگا اس چیز سے کہ آپ ضائع کرے وقت یا
ہاں بھائی جان
ہیں کہ چھٹیاں خدا کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو زندگی میں بیلنس بنانے کے بنائے رکھتی ہے یہ ہمیشہ کرتی ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ آرام اور خود کو وقت دینا بھی کتنا زیادہ ر
میں آپ کو بتاتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ ہالیڈیز صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس سے مطلب کہ مطلب کہ اس مطلب کہ اس دوران ہمیں اچھی نیند لے سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں واک پر جا سکتے ہیں اور اپنے جسم کو آرام بھی دے سکتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے نا تو جب انسان آرام کرتے ہے تو اس کا دماغ بھی مطلب کہ تازہ ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ پوری مطلب کہ طاقت کے ساتھ اپنا کام شروع کرتا ہے لیکن ہالیڈیز کا مطلب کہ یہ نہیں کہ کہ ہم سارا دن مطلب کہ صرف سوئیں یا موبائل چلاتے رہے یا پھر ایسے ہی ضائع ہونے دیں تو ہمیں اپنا ایسا بھی نہیں ہے ہمیں اپنا وقت یہ سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے ہم روز کچھ دیر مطلب کہ کتاب پڑھ سکتے ہیں گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں نئے سکل سیکھ سکتے ہیں یا کسی اچھی عادت کو اپنے نا سک سکتے اپنا سکتے ہیں تو آج کل مطلب کہ بہت سے اسٹوڈینٹس ہالیڈیز میں کمپیوٹر چلانا انگلش بولنا ڈرائنگ کو یا کوئی اور ہنر سیکھتے ہیں یہ ہنر مطلب کہ مسلم مستقبل میں ان کیا ان کے بہت کام آتا ہے
بالکل صحیح مطلب جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے ہمیں گھر کی کام کرنی چاہیے یا ذمہ داری اٹھانی چاہیے چھٹی میں لوگ اپنے گھر صاف صفائی کرتے ہیں ڈیکوریشن کرتے ہیں رینوویشن کرتے ہیں ی رکا ہوا کام پورا کرتے چھٹیاں اس کے لیے بھی ہوتی ہے یا آپنی الماریاں یا ڈاکومنٹس ان کو طریقے سے رکھ سکتے ہیں اپنی کتاب طریقے رکھ سکتے ہیں اپنے مل کمروں کی یا گھر کی صفائی کر سکتے ہیں یا کسی کے گھر میں گارڈن ہو اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں یا اور بھی مطلب کو کوئی بھی چیزیں ہو ان کے لیے وقت نکال سکتے ہیں سماج کی خدمت میں اپنا یہ مطلب جو وقت ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگ کہ آپ کا خود کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہوگا سماج میں آپ کی عت مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں چیزیں ہو سکتی ہیں مگر آج کل کیا ہے کہ جو بدلتی ٹیکنالوجی ہے فون آئے ہیں موبائل ف آئے ہیں نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے انسان ہالیڈی ضائع کرتا ہے دن بھر لگا رہتا ہے فونس میں ٹیلیفونس میں اسی میں کام کرتا رہتا ہے جی بھائی جان تو
ہاں بائیان تو اسی چیز سے سر مطکہ ہالیڈیز کے دوران ہمیں اپنا دوست اور رشتتے داروں سے بھی ملنا چاہیے بزرگوں کی خیریت پوچھنی چاہے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہے یہ ہمارے
جی بھائی جان
یہ ہمارے اچھے اخلاق کی نشانی ہے اگر ہم کسی مطلب کہ گھومنے کی جگہ پر مطلب کہ چاہے تو ہمیشہ نلک صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کچرا ادھر ادھر نہیں پیک چاہیے درخت اور فولوں کو نقصان نہیں پہنچانا بائی میرے بھائی ابھی وہلیے کچھ
جی بھائی جان آج کل کے دور میں چھٹیوں کا چھٹیوں کا ایک بڑا حصہ ڈیجیٹل ڈراگس موبائل اور سوشل میڈیا سے دوری کے لئے استعمال کیا جانے لگا ہے آن لائن ایجوکیشن یا مطلب باقی ساری چیزیں اس نے کیا ہے کہ چھٹیوں کا وقت اضاع کیا ہے پریوار سب لوگ مل کر گیمس کھیلتے رہتے ہیں لوڈوز کھیلتے رہتے ہیں اس سے کیا ہے کہ آپ کی مطلب صحت بھی خراب ہو چکی ہے یااں آپ باہر نہیں نکلتے گھر کے اندرے بڑے رہتے ہیں اس سے کیا ہے کہ موٹاپا بھی بڑھ چکا ہے نئی مطلب شروعات اور آخری بات یہ ہے کہ مطلب لمبی چھٹی ختم ہونے پہ سکول یا آفس واپس جا کے ایک اس مطلب ایکسائٹمنٹ پ ہے چھٹیاں گزارنے کےع جب ہم واپس آتے ہیں تو نئے آئیڈیاز اور ایک نئی انرجی لیول کے ساتھ کام شروع کرتے
ہاں بھائی جان تو بھ جان اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ ہالیڈیز کے دوران ہمیں اپنے مطلب شوق بھی پور پورے کر سکتے ہیں جیسے پینٹنگ گارڈننگ یاک اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے چھٹیاں ہمیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے پلان کرنا بھی سکھاتی ہے اگر ہم ہر دن کا تھوڑا سا شیڈول بنا لیں تو پوری چھٹی بہت ہی اچھی گزر سکتی ہے نا ہالڈ ڈیز کے بعد ہم دوبارہ پڑھائی اور کام کو زیادہ توجہ اور مانا کہ طاقت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس لیے ہمیں ہر ہالیڈے کا صحیح استعمال اور بہترین سے مطلب کہ نبھانا چاہے تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہالیڈیز اللہ کی ایک خوبصورت نعمت ہے اگر ہم انہیں مطلب کہ سمجھداری کے ساتھ گزارے تو یہ ہماری تعلیم سوچ اور زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے تو اس لیے ہمیں ہر چھٹی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا چاہیے
بالکل صحیح کہاپ نے انسان کو چھٹی کو ایا نہیں کر چاہیے مطلب پریوار میں لگانا چاہیے مطلب لگا دا چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے خدیز دیکھنی چاہیے اور بھی بہت سار چاہے چھٹیوں میں چلیے آپ کے سات بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے بہت خوش
ہاں چلیے
جیلیے اللہ
اور بھائی جان ایک بات ہے ہمیں ان باتوں کو آگے پہنچ جانا چاہے دوسروں کو بھی بتانا چاہے تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہے اگر ہم اپنی چھٹیاں اچھیے سے گزاریں گے باقی لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہے وہ بھی اچھے سے گزارے کیونکہ بہت سارے لگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چھٹیاں گھر پہ ہی ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں وہ نہ گھومیں گھومتے ہیں نہ پھرتے ایسے ہی گھر پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو ہمیں ان کو یہ سب بتانا چاہی تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اپنی فیملی کا بھی خیال رکے گا
چی اللہ